السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بہتر ہوں بڑھیا ہوں آپ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو بھائی جان
شکر اللہ تعالی کا میں بھی ٹھیک ہوں اپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کھانا وانا کچھ چائے وائے پی لی بھائی جان
جی بھائی جان میں نے ابھی چائے پی لی تو ابھی بس بیٹھا ہی ہوا تھا آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں
ہاں بھائی جان میں نے بھی ابھی کھانا کھا لیا تو اپ بیٹھ اٹھاائی ہوں میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں نہیں بھائی ہے نا بھائی تو آج کل کیا مجھے کیا لگتا ہ بج جن آج ک بہت سے لوگ مل نیند کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں وہ سوتے ہی نہیں ہیں مطلب کہ ان کو نیند تو کتنی زیادہ ضروری ہے ایک انسان کے لیے آپ کو تو پتاہ ہی ہے تو میں میں سوچ رہا تھا کہ اسی پہ بات کرے بھائی
بالکل صحیح کیا آپ نے میں بھی سوچ رہا تھا اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے
ہاں بھائی جان بولیے
مطلب اچھی نیند جو ہے مطلب ہماری صحت دماغ اور بہتر زندگی کے لیے ات نی ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا اور پانی آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں لوگ اکثر نیند کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہے اگر ہم دیکھیے دماغ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے نیند بہت زیادہ ضروری ہے سوتے وقت ہمارا دماغ دن بھر کی کتابوں یا دن بھر کی مطلب بھاگ دوڑ کی وجہ سے جو تھک چکا ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے اس کو تھوڑی سی مطلب جو تھکن ہے اس کی دور ہو جاتی ہے اگر ہم دیکے صح نیند دینے سے اگلے دن کسی بھی کام پر دھیان لگانا بہت ہی مطلب آسان ہو جاتا ہے اس سے انسان کا فوکس بڑھتا ہے کنسنٹریشن بڑھتا ہے اگر ہم دیکھیے اچھی نیند سے سٹرس ہارمونس جیسے کہ کاٹسٹول ہے وہ کم ہو جاتے ہیں جس سے کہ دماغ شانت رہتا ہے دماغ کا جو اسٹریس لیولس ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں جی بھائی جان آپ س جی
تو بھائی جاملک کیا نیند علاق کی بہت ہی بڑی نعمت ہے میرے بھائی جس طرح ہمیں کھانا پانی اور صاف ہوا کی ضرورت ہوتی ہے نا اسی طرح اچینین ہماری زندگی کا بہت ہی ضروری حصہ ہے اگر انسان مطلب کہ روز پوری نیند لے تو اس اس کا جسم بھی مطلب یہ تندرست رہتا ہے اور دماغ بھی بہتر کام کرتا لیکن اگر نیند پوری ہے نہ ہو تو انسان تھکا ہوا پریشان اور کمزور محسوس کرتا ہے اس کے پاس مطلب کہ ہمت بھی کچھ بھی نہیں ہوتی تو آج کل کی زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے بہت سے لوگ دیر رات تک موبائل فون چلاتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں یا گیمز کھیلتے رہتے ہیں اس وجہ سے ا کی نیند کم ہو جاتی ہے سب مطلب کہ صبح اٹھنا مشکل مکل ہو جاتا ہے اور سارا دن سستی مل کے رہتی ہے یہ عادتیں دھیرے دھیرے صحت کو نقصان پہنچاتی ہے نیند ہمارے دماغ کو آرام دیتی تھی لیکن آج کل تو لوگ سوتے ہی نہیں ہے اسی لیے ملک بہت سے لوگ آج کل پریشان ہوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم سوتے ہی نہیں تو ہمارا دماغ دن بھر کی معلومات کو ٹھیک طرح سے یاد مطلب کہ کیسے رکھ پائے گا اسی لیے جو اسٹوڈینٹس پوری نیند لیتے ہیں وہ مطلب کہ پڑھائی میں زیادہ توجہ پاتے ہیں اور مطلب کہ امتحان میں بیٹر مطلب کردار نبھاتے ہیں نا بھائی
جی اگر ہم دیکھے تو ملب جو آج کل کی یوتھ ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے انزائٹی کا شکار ہو چکی ہے مطلب اس ڈپریشن اور انینزائٹی کی جو مطلب جو پہلی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی مطلب نیند کی کمی ہے نیند نہ پوری کرنے کی جو عادت ہے اسی کی وجہ سے انسان میں ڈپریشن آنے لگتا ہے اینزائٹی آنے لگ انسان کی جو مطلب الرٹنیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دن بھر انسان سست رہتا ہے کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا یہاں اگر ہم دیکھے تو مطلب جسم اور فزیکل ہیلتھ پر بھی مطلب نیند نہ کرنے کے بہت ہی زیادہ نقصان ہے انسان کی جو مطلب امیونٹی ہے بکلی ختم ہو جاتی ہے مطلب سوتے وقت ہمارے جسم مطلب جو سائٹو کرتا ہے مطلب نئی نئی سلز بنا ہے یا مطلب پرانی سیلوں کو ختم کرتا ہے انفشن سلس لرتا ہے یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان نیند لیتا ہے اگر انسان نیند ہی نہ لے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی
ہاں بھائی جان
جی ہارٹ اٹیکس جو آج کل آتے ہیں یہ بھی مطلب نیند کی کمی کی وجہ سے ہی آتے ہیں یا بلڈ شوگر لیولز یہ بھی مطلب فلکچویٹ رہتے ہیں کسی کے کم ہو جاتے ہیں کسی کے زیادہ ہو جاتے ہیں اگر انسان پراپر طریقے سے مطلب پانچ آٹھ گھنٹے نیند لے اچھی طریقے سے آرام کرے اس میں مطب ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اس کی امیونٹی بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے یا بلڈ شوگر لیولس بھی اس کی مطلب مینٹین ہی رہتے ہیں
ہاں بھائی تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر نیند پوری نہ ہو تو مطلب کہ یاداشت کمزور ہو سکتی ہے پڑھنے مطلب کہ پڑھتے وقت دھیان نہیں لگتا چھوٹی چھوٹی باتیں مطلب کہ بولنی لگتی مطلب کہ بول جات ہیں اسی لیے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے طالب علم کے لیے نیند اتنی ہی ضروری ہے جتنی پڑھائی نیند صرف دماغ کے لیے نہیں میرے بھائی بلکہ جسم کے لیے بھی ضروری ہے سوتی ہی وقتطب کہ ہمارا جسم تھکان دور کرتا ہے مطلب کہ
ج
مطلب کہ اور کیا ہوتا ہے کہ آرام کرتا ہے اور مطلب کہ جسم اگلے دن کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس لیے صبح اٹھ کر مطلب انسان تازہ اور ان کی طاقتور محسوس کرتا ہے تو اگر کوئی روز کم مطلب کہ سوتا ہے تو اس کی طبیعت خراب رہ ہے تو سر درد آنکھوں میں جلن کمزوری اور مطلب کہ چڑچڑاپن پیدا ہو سکتا ہے تو کبھی کبھی انسان ہر بات پر غصہ کرتے لگتا ہے تو اسی لیے نیند ہمارے مزاج کو بھی مطلب کہ بہتر بناتی ہے نا تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ صیت ان تھان کكور گوز لگ بگ سات س نو گنٹے کی نیدد لینی چاہے مطانب کہہ بچوں اور نوجوانوں کو اس سے بھی مطلب کہ زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا مطلب کہ جسم اور دماغ ابھی مطلب کہ ترقی کر رہا ہوتا ہے نا بھائی جان
اگر ہم دیکھیے تو مطلب نیند لینے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں جسمانی فائدے ہیں ہیلو دینفھر سے جیسے کہ ابھی میں نے کہا تھا امیونٹی بڑھتی ہے یا دل کا مطلب بیماریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہے کہئی نہ کہیں مطلب جو مسل گروتھ ہے وہ بھی مطلب نیند کے ٹائم ہی ہوتی ہے جم میں محنت کرنے کے بعد اگر انسان سوئے ہی نہ تو اس کی مصل گروتھ بالکل ہی نہ ہوگی اس لیے سونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کوئی بھی محنت کرنے کے بعد انسان کی مسلز ریپیئر ہوتی ہے مل گروتھ بڑھتی ہے انسان کی ہڈیاں اور تندرست ہوتی ہے یا انسان مطلب دن بھر جو تھکتا ہے وہ تھکن انسان انان کو دور ہو جاتی ہے انسان کی انرجی رسٹور ہو جی ہے اں اگر ہم دیکھیے تو موٹاپا جو آج کل آیا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے آیا ہے انسان کی نیند کی جو سائیکل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کئی لوگ سوتے ہی نہیں ہیں کئی لوگ حد سے زیادہ سوتے ہیں انسان کو چاہیے صرف پانچ سے آٹھ گھنٹے نیند کرے اس سے زیادہ نہیں اس سے کم نہیں اس سے کیا ہے کہ انسان کی صحت بھی بہتر ہوگی انسان کا ویٹ کنٹرول بھی ہو جائے گا اں اگر ہم دیکھے تو ایتھلیٹکس اور سپورٹس کل والوں کو بھی نیو کی بہت ہی زیادہ ضروری ہے ان کی اس سے ایکوریسی بڑھتی ہے اسپیڈ بنتی ہے اس کی سر بڑتی ہے یا آج جو دیکھیے ہماری جو عورتیں ہیں ان میں مطلب ہارمونل امبیلنس آ چکا ہے جگ پھوس کی وجہ سے باقی چیز اس کا کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نیند ٹھیک سے نہیں دیتی اگر وہ پراپر نیند لے پراپر طریقے سے سوئے پراپر طریقے سے اٹھے ان کے جو گروتھ فارم اور باقی مطلب مکھیا ہارکونس ہے وہ سوتے وقت ہی ریلیز ہوتے ہیں اس سے ان کی سکن ٹھیک ہوگی ان کی باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یا کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو سونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے سائنس کہتا ہے کہ جو لوگ صحیح طریقے سے سوتے ہیں ان کی عمر بہت ہی زیادہ بڑھتی ہے جی بھائی جان
ہاں بھجان تو مطلب کہ ہمیں کیا چاہیے کیا اچھی نیند لینے کے لیے ہمیں کچھ عادتی نانی چاہیے ہے نا تو بطلب کہ روز ہی روز ایک ہی وقت پر سونا اور اٹھنا چاہیے مطلب کہ سونے سے پہلے موبائل کا کام استعمال کم استعمال کرنا چاہے رات کو ہلکی ملکی غذات کھانی چاہے اور سونے کی جگہ صاف اور پرسکون ہونی چاہے تو اسی سے ہمیں مطلب کہ نیند اچ اچھی آ سکے گی تو اسرسائز کرنا بھی اچھی نیند م میں مدد کرتا ہے تو اگر ہم روز تھوڑی دیر مطلب کہ چلے یا ہلکا ساور ورزش کرے تو رات کو نیند بہتر آتی ہے تو دن بھر مطلب کہ صرف موبائل استعمال کرنا اور بالکل حرکت نہ کرنا نیند کو خراب کر سکتا ہے تو نیند کی کمی کی وجہ سے مطلب کہ سڑک حد سے بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ڈرائیور کی نیند پوری نہ ہو تو دیکے اس کی توجن کم ہو جاتی ہے اور مطلب کہ غلطیاں کا امکان بڑھ جاتا ہے میری بھائی تو اسی لیے سفر سے پہلے پوری نیند لینا بہت ہی ضروری ہے بھائی جان تو گھر کے بزرگ بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جلدی سو سوو اور جلدی اٹھو تو یہ بات بہت ہی اچھی ہے اور ہم نے مل کہ ہر اپنے بزرگ سے سنی ہے تو
جی بھائی جان جی بالکل
شہری اٹھتے ہیں ان کے پاس کام کرنے کے لیئے زیادہ وقت ہوتا ہے وہ اپنا دن مطلب کہ بہتر تھا گزارتے ہیں نیند ہمارے دل کو سکون جب ہم پوری نیند لیتے ہیں تو فکر اور پریشانی کم خوش ہوتی ہے تو ہمیں خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں نا بھائی جان
اگر ہم دیکھیںے تو مطلب اگر انسان کو نیند نہ ملے تو اس سے بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہے ہیں جیسے کہ مطلب جلدی تھک جاتے ہیں انسان صرف ایک دو دن خراب نہیں لینے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو سکتے ہیں آپ کا ایک ہفتہ خراب ہو سکتا ہے سر درد رہ سک مائگرین رہ سکتا ہے نیند نہ پوری ہو نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا سر دکھنے لگتا ہے انسان کو کام میں من نہیں لگتا ہے یا انسان ٹھیک سے کام ہی نہیں کر پاتا کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکے تو مطلب نیند کی کمی کی وجہ سے جو ہمارا ہاضا ہے جو ہمارا ڈائجیشن ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے انسان کو ایس ٹی ڈی ہو جاتا پیٹ صاف نہیں ہوتا یا اور بھی بہت ساری پرابلمز آتی ہے یا اگر ہم دیکھیے مطلب جو سٹروک ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے آج کل مطلب سٹروک آ جاتا ہے یہ اس کا بھی ایک وجہ یہ ہے اگر انسان نے نیند پوری نہ کی ہو تو اس کو زیادہ چانسز کو سٹرو کہ سکتا ہے جس نے لی اچھے سے لی ہو یا انسان میں کمزوریاں آ جاتی ہیں انسان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں انسان کی مطلب جو سوشل اگر کوئی لائف ہے اس کی وہ خراب ہو جاتی ہے مطلب دیکھیے تو مطلب جلدی بڑھا پپن آ جاتا ہے ہر وقت تھکے رہنے سے جسم اور دماغ دونوں اپنی اصلی عمر سے پہلے ہی برڑے ہو دکھنے لگ جاتے ہیں جی بھائی جان
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ مطلب کہ ہر انسان کو اپنی صحت کی قدر کرنی چاہیے بکہ پیسہ دوبارہ کمائے جا سکتے ہیں لیکن صحت خراب ہو جائے تو اسے واپس نہیں حاصل کیا جا سکتا مطلب کہ اس لیے نیند کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو ملک کے دنوں میں بھی مطلب کہ پوری نیند لینی چاہے بہت سے لوگ مطلب کہ ساری رات جا کر پڑھائی کرتے ہیں لیکن اس سے دماغ تھک جاتا ہے تو اور یاد کچھ بھی نہیں رہتا اور بات بھی بول جاتے بھول جاتے ہوں پھر وہ ایگزام میں تو بہتر یہ ہے کہ مطلا کہ وقت کی پلاننگ کرے اور پوری نیند لے تو اگر ہم روز اچھی نیند لینے کی عادت بنا لیں تو ہماری مط کہ صحت بہتر ہوگی دماغ تیز ہوگا مطلب کہ یہیادائش مضبوط ہوگی اور ہمیں مطلب کہ اپنی زندگی کا ہر کام کو مطلب کہ زیادہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں نا تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ نیند کو وقت ضائع کرنے والی چیز نہیں بلکہ صحت مطلب کہ صحت میں کہ گ اک بہترین سنواری کرے تو مطلب کہ جتنی اچ اچھی نیند ہوگی اتنی ہی اچھی صحت بہتر سوچ اور خواہی زندگی ہوگی ہے نا بھائی جاد تو آپ کے سات بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رھیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ